ہلو آپ ٹھیک ہاں بس شکر اللہ کا آپ ٹھیک اچھے سے گھر میں سب ٹھیک ہے
اور سنے کیا کر رہے ہیں آپ
مز گھر کا کام ہی ابھی کر رہے ہیں بچوں کو چائے وائے دی ہاں تو آپ
کنی
ہاں ہاں انس کو نا ایگزام چل رہے ہیں آج ہاں آج انس کو چھٹی تھی ہاں اس کا ایگزام ہے وہ بھی ٹھیک ہے اچھی چل رہی ہے
سناؤ کا مق وہ بھی ہاں وہ بھی ٹھیک ہے ہاں کہاں پہ ہو ابھی ابھی کیا کان کر رہے ہو اچھا اچھا نزدیک ہی اچھا آپ کی وہ بہن کیا کر رہی ہے
میری بہن وہ بھی جاتتی ہیں وہ بھی پرائیویٹ سیکٹر میں کم کرتے ہیں ہاں ٹھیک ہے ان شاء اللہ وہ بھی پرائیویٹ سیکٹر میں کام کرتی ہے اں پہ وہ بھی پرائیویٹ سیکٹر میں کام کرتی ہیں ٹھیک ہے بقے سووراس سائڈ سے جی جی جی جی جی جی
اسا چ میںیں ت شادی ہو گی آپ کے بہن کییا
ہاں میری بڑی بہن کی شادی ہو گئی
اچھا اور آپ کو ہے نا
جی جی اب میری ٹرن ہے ب یہ بائک کی کیا بائ کا ہے کچھ اب عارف نہ عارف
بیٹی ہے نا ایک
مجھے پتا ہو یہ کیا کرتے ہیں اس کے ن کیا نام تھا اس کا اراف نہیں جو نا وہاں کمٹیکٹ میں ہی جاب کرتا تھا جس کی بہن سے مجھے یاد ہی نہیں اس کا یہاں نا جو ٹیکس پہ کام کر رہتا تھا ٹیکس ب
آفق
ہاں آفا کیا کرتے ہیں
وہ کر ت تھا انکم ٹییکس میں کام پھر گ تھا سودی
اس نے کیا چھوڑی وہاں سے ا
اس کی ماما تھ نا گھر پہ اس کی ماما تھ نا گھر پہ اکیلی
ٹھیک ہے ج ٹھیک ہے دونوں بہن کی شاد ہو گئے شادی ہو گئی
ایک تو آندھی اس کو اب جانتے ہو چنار میں جو ت دوسری تھی نا وہ جو عارف کے ساتھ یا اس کو رابیا وہ ہے نا میری ماسری بہن اور میری بھابھی بھی
آفاق کی بھی شادی ہو گئی
نہیں نہیں آ فقت نہیں ہو اب اس کی ٹرن
ہاں اچھا اس کی کیش مٹ ہوگی
نہ نہ نہ کچھ بھی نہیں
ابھی نہیں ہوئی ابھی وہ
اس کی وہ آیا واپس اب وہ کرتا ہے وہاں پہ کام
کہاں
پتا نہیں وہاں پیٹرول پمپ ہے
ت کے وہاں پہ کیا ہے اس نے ا چیز کیا خاسی چواب چوڑی ہے نا ٹیکس میں کرتا تھا اب نہیں ہو سکتا وہاں پہ کو واپس
کراں ہو سکتا
لیکن وہاں پہ میں سیلری دیتے تھے پھر گئے تھا واپس
نہیں وہ وہاں پہ اچھا تھا اس کو وہاں پہ اچھا تھا اس کو وہ گیا نا پھر پھر سعودی اس کو کہاں پتاہ تھی مجھے چھوڑنا پڑے گا سعودی میں اس نے اچھی جاب چھوڑ دی اب وہ ہم مم تھینا اس کو گھر میں آ تھی وہ کو بھی کےلیے رہ تھی وہاں پہ تو اس نے بولا اب میں کیا کروں گا اس کو مجھے زیادہ ٹینشن وہاں کی ہوتی
کی شادی ہو گئی تھی دوسری کون ہے
دوسری ہے نا وہ میری بو عارف کے ساتھ کیا اس کو
اچھا ٹھیک آپ کے آپ کے بھائی کی یہ ارینجڈ میرج تھی یا لو مریج
نہیں نہیں ارینج ہی وہ تھی نا میری موسیری بہن
ج
ہاں اور اور بتا ہو آپ یہ نا بہت ایزی ہے وہ وہ کرتا ہے کم کمپنی میں ہی کام کرتا ہے نا بر سے کمپنی ہے وہ ہی اس ک مب بھی وہ ہے نا یہاں پہ یہ
ہ
وائرس وغیرہ ہوتی ہے نا وہ وہی بچتا نہیں نہیں نہیں وہ وائرس وہ سب کچھ وہ وہاں پہ بیچتا ہے نا نہیں نہیں گھر آفس ہے نا اس کا ہاں حفظ ہیں نمسار ہوں اور پتاہ
شس جیسے کہ نہیں
بسمحپ
بسمش نہیں نہیں مجھے اس کا نمبر ہی نہیں ہے نہ
اچھا ٹھیک وہ اس
اس کا نمبر تو ہے ہی نہیں میرے پاس
مسردی کے سات ہیں
مسدی کو اس کے ساتھ میں کبھی کبھ بات کرتی ہوں لیکن اس کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا پھر تھوڑا اس کا جو ہسبینڈ ہے وہ اسٹرکٹ ٹائپ ہے نا
ہاں مجھے بتایا اب وہ اچھا وہ اب ایسا صحیح ہے اس کے بارے میں کچھ بتا
پر
مسر جی کے بارے میں نا ہلو ہیلو
وہ بول رہے تھے ابق ہوئی ہے
فرق ہوئے ہے اچھا اس کو کو کیا بچہ ہے
ہسبینڈ کے اندب دو ہے نا
فون فوٹو دکھایا تھا مجھ سے دیکھنے ایک بار دکھایا تھا نا مجھ سے دکھنے فوٹو جب نا آفس جاتے تھے ہم مصدق نے دکھایا تھا نا ایک بار مصدق کے ہسبینڈ کی بات کر
اسے وہ اسٹیٹس بھی رکھا ہے یہ نا پروفائل بھی رکھی ہے
اچھا اچھا میے کا میرا مجھے نہیں اس کا نمبر ہے
اچھا ج اس نے لیکن اس نے پروفائل اپنی ہسبینڈ کی رکھیے
اچھا آفار ہے اس کو بھی
عید کی میں نے کول کیا بولا تھوڑی سی لگ رہی ہے بولا اب ب میں ب بہت ہی ہو گیا
اچھا ا ہے نا اللہ کے حوالے بچے بھی تو اب اس کو فرق
ہاں آب فرق آ جائے گی لیکن لیکن اس نے بہت
ہاں بچے ہاں اور وہ س ل مریج س نا اصل میں
ہاں وہی نہا اس کو وہ گھر والوں کو پھر بھول ہی نہیں پا رہی تھی
ہاں
ہے نا وہی ہوتا ہے پھر اور آپ ابھی کیا کر رہے ہو اسٹل گھر کا ہی کام ہاں
ہاں یہی ن کام کر رہی ہو گھر کا ہی کام کر رہی ہاں ہاں یہی کام اور ا چھا مجھے ہمارا ہے نہ ٹراول خود کا
اچھا توہہ چھع پنن ٹریول
نہیں اس نے ابھی اب اتنا نہیں ہے
آپ کی شادی نٹی پورہ میں ہوئی ہے
اب ہاں ہاں پک نٹی پورہ کے ساتھ نٹی پورا کے ساتھ میں ہی ہے لیکن نہیں نہیں وہاں وہاں وہاں سے نہیں وہاں سے نہیں پتہ ہے ہمیں یہاں محجور نگر ادھر ہے نا وہی پہ پتہ اصل میں لال منڈی کے کہ ہےنہ لال منڈی پہ یہاں تھا نا مکان پھر جب وہاں پہ یہ سیلاب آیا نا ٹو تھاؤزینڈ فورٹین میں ہمیں یہ انہوں نے یہاں بھائی مکانا لے کے رکھا تھا پھر ہم نے شفٹ ٹ کیا یہاں پہ تو وہ جو وہاں پہ تھا نا وہ سارا گرایا ہم نے وہاں پہ پہ نیا اسٹرکچر کھڑا کیا وہ اب ہمیں سیرا بزنس کے لیے ہے وہاں پہ
اچھا ٹھیک اچھا آپ لوگوں کے پاس دو مکان ہے پھر ہے نا
ہاں ہاں وہ ہے نا ہمیں بزنس کے لیے ہے ہم نے وہیں پہ اب وہاں پہ ہمارا شاپ بھی ہے اب وہاں پہ بزنس کا اسٹارٹ ہوگا اب یہاں پہ ہم رہتے ہیں ابھی ابھی وہاں پہ کچھ نہیں اسٹارٹ کیا ہے وہاں پہ کھمرے کمرے ومرے نہ ابھی کھالی ہیں سارے لیکن نیچے نا چل وہ کام ہاں وہاں پہ دکان نیچے چل رہا ہے ہمارا نہ نہ وہ خود کے لیے ہے نا رینٹ
اچھا ٹھیک ٹھیک اور آپ کے گھر میں کون کون ہے
ہمارے گھر میں میرے گھر میں میں میری جیٹھانی ممی ڈیڈی ج اور میں ہاں اور میری
یا آپ کے ریلیٹو ہے گے کون سے ک ت س سالو ہلو
ہاں میں میں بول رہی ہوں کہ ہے نا میری ماسی بھی میری ساس بھی ماسی بھی ہے پاپا کی ماسی
آ
میرا ہسبینڈ پاپا
اچھا ٹھیک
ہاں
وہ تو ہے چلو ایک منٹ ہی
ابھی دو ملٹ
ان بے ک آ
یہاں نا جو آئی کیئر ہے آپ پہلے یہاں پہ کرتی تھی کیا نام ہے اس کا ہاں آپ کہاں پہ ابھی کام کرتے ہو وہی نا کس ک کلینک پہ کس ہاسپٹل میں اچھا ہاں وہی میں گوری چاہ پ آئیی کر د ہوگا نو منٹ ہو گئے ابھی ایک منٹ بعد چاہے
اچھا ٹھیک ٹھیک
اس کے بعد میں جب آپ فری ہوگی تب کرنا ہے ٹھیک ہے تب تک میں کام ختم ابھی نہیں ابھی نو ہی منٹ ہوئے ہیں بس کچھ سیکنڈ بڑے ہیں اچھا بتاؤ یہ کہ گھر میں کون ہے اور آپ کے آپ کے
ہمارے گھر میں تین بہنیں اور ایک بھائی ہے نا آپ کو نہیں پتا ہے
وہ مجھے یاد ہی نہیں ہے نا آپ کی ایک ہی بہن کی شادی ہو گئی ہے دوسری گار میں اور آپ کو وق وائی ہے نا ممی ٹھیک ہے
ہاں بس شکر اللہ کا آپ کے گھر میں ٹھیک ہے
اچھا یہ بتائیے انس بیٹی کا اس کا نام رضا ہے
رضا ماشاء اللہ ماشاء اللہ اچھی بات ہے
اور سناؤ
بس دعائی خراب دعائیں ہونی چاہیے آپ کی
پت نہیں کہب دیکھا آپ نے جب ہم آ زاتد
ایک بار میں نے دیکھا نا آپ کو لال چوک میں
سچ میں مجھے یاد ہی نہیں ہے چلو بعد میں اس کے ساتھ ڈسٹر کرتے دس منٹ ہو گئے میں کرتی ہوں ہاں
ہ